جی وعلیکم السلام اور سب خہری جی
سب الحمد للہ آپ کے رحمت اور اوپر والے کی رحمت سے تو سب بڑھیا ہی چل رہا ہے
چلیے جی الحمدلہ جی اور کیا کر رہے تھے تیار
ابھی بس تھوڑے سوچ میں کھوئے ہوئے تھے اپنے ہی
اچھا
اسپورٹس میں کوئی اسکوپ ہے کہ نہیں
اچھا وہ سوچ رہے تھے اسپورٹس کے بارے میں
پٹس مپٹ میں میرا لگاؤ تو بہت ہے بچپن سے
اچھا
کو کون س سپورٹس پسند ہے
ہ مجھے تو جیسے کہ ہو گیا میں زیادہ تر باہر کی اسپورٹس جیسے بیڈمنٹن ہو گیا اور ٹیبل ٹینس ہو گیا یہ پسند کرتے کھیلنا اور آپ کون سا پسند کرتے ہو کھیلنا زیادہ جو آپ کا لگے کہ ہاں میرا بیسٹ ہوئی اس
میرا سب سے بیسٹ اسپورٹس پستتی ہے ریسنگ
اچھا جی
اور ریس جوٹ لڈو کرپلنگ یہ سب میں بہت کھیلتا ہوں اور حال ہی فی الحال میں دو ہزار پچیس میں میں نے دو کرپلگ میں کشتی ٹائپ ہوتا وہ اس میں میں نے برونز لایا تھا نیشل نن میں
ارے واہ
اور ابھی واپس سے میرا میش آ رہا ہے ابھی اس کا ڈر ہے تھوڑا کیونکہ میرا وزن اوپر نیچے چل رہا ہے گرمی بھی بہت ہے نا تو وزن مینٹین کرنا پڑتا ہے نا وہ
جی بالکل کرنا پڑتا ہے وہی جی بالکل کرنا پڑتا ہے لیکن وہی ہے کہ آپ کے شوق تو کھیل کود میں بہت ہی الگ مزاج کے ہیں
ہاں اس سے پہلے میں کھیلتا تھا فٹ فٹ بال پر فٹ بال میں میرا اتنا اسکوپ نہیں تھا مجھے پلس کوئی بڑھا نہیں رہا تھا کہ میں بڑھ بھی نہیں پا رہا تھا تو میں بولا تو میں بولا ہاں بولیے نا
ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ جس کھیل میں ہمارا من لگے ہمیں اسی میں ہی آگے بڑھنا چاہیے
جی جی جی
تو ہے نہیں کہ ہم اتنے سارے کھیل ہوں گے تو ہم سب میں ہی آگے بڑھے کسی ایک کھیل میں ہم ضرور آگے بڑھ سکتے ہیں سارے مین پڑ کے کہ ہم کسی ایک میں ضرور پڑھ سکتے ہیں
بالکل بالکل
اب وہی ہے نا اب شوق اب ہم جیسے کہ گھر میں کام وغیرہ کرتے ہیں ہمارے پاس اپنے لیے سمے نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑا جو ہمارا شوق ہے کھیلنے کا وہ ہم کھیل ہی نہیں پاتے ہیں تو ایسا احساس ہوتا ہے سارے دن میں کہ اگر ہمارا یہ چیز کا من کر رہا ہے کہ ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں گھر میں بس یہی کھانا پکانے کا کام یہ سبھی رہتا ہے تو تھوڑا شوق جو اپنا ہوتا تا ہے نا وہ کرنا ضرور چاہیے اس کے لیے سمے ضرور نکالنا چاہیے
بالکل دیکھیے میں کیا بول رہا ہوں ابھی آج کے ٹائم پہ جو نیشنل اسٹیٹ والے بچے ہیں جو نیشنل لیول اسٹیٹ لیول کھیلتے ہیں ہے نا تو اس میں کچھ کچھ ایسے بچے آتے ہیں کھیلنے کے لیے کہ جو ان نیچرل مطلب ان نیچرل پلیئر ہے جو انجیکشن لگا کے کھیل رہے ہیں اپنا طاقت بڑھانے کے لیے ہے نا وہ بہت غلط بات ہے اور بہت خراب نسخہ ہے کیوں اس کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں دیک جچھ ابھی آپ جو انجیکشن اچانک سے آپ کا تندرست بڑھانے کے لیے طاقت بڑانے کے لیے جو آپ یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ایک ٹائم کے لیے رہتے پھر اس کے بعد میں اس کا افیکٹ بھی بہت خراب ہوتا ہے ہے نا ابھی وہ یوز کریں گے ہم ایک ٹائم کے لیے دو ٹائم کے لیے پھر ایسا لگاتار کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے شریر کو بہت خراب اثر دے گا
بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ایسی چیزوں کا ہمیں نا یوز بھی نہیں کرنا چاہیے کھیل کود میں تو اپنا نیچرل طریقے سے ہی ہمیں کھیلنا چاہیے اور جتنی ہمارے اندر انرجی ہو شریر میں جیسے ہی باڈی میں جو انرجی ہو اسی کے حساب سے ہی ہمیں کھیلنا چاہیے ہمیں ایسے ا پر کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ ہماری بیماری بھی بنے اندر ایسا تو سوچنا بھی نہیں چاہیے ہاں جی
ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اپنے اندر خود پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیں اتنی محنت کرنی چاہیے کہ ہمیں کوئی ن ان نیچورل پلیئر بھی نہ ہرا پائے ایسا محنت کرنا چاہیے یہ ہم اپنے سے بدلاؤ لائیں گے تو آنے والے لوگوں پہ بدلاؤ آئے گا
بہت اچھا بول رہے ہے کہ ہمیں خود میں اپنا بدلاؤ کرنا چاہیے ہمیں اپنی محنت پہ وشواس کرنا چاہیے ہمیں ان چیزوں پہ وشواس نہیں کرنا چاہیے جب بھی کھیل کود کی بات آئے تو تو میں بھی آگے یہی سمجھاؤں گی کہ اپنی محنت پہ وشواس کرو میں خود بھی ایسے اجاؤں گی اپنے آپ کو کہ میں اگر اگر اس چیز میں اتری ہوں اگر میرا من کر رہا ہے یہ گیم اسپورٹ کھیلنے کا تو میں اپنی محنت پہ ہی وشواس رکھوں بس میں سامنے والے کو دیکھ کے نہ کروں میرے اندر جو بھی کیپبلٹی ہے جس چیز کو کرنے کی میں ویسے ہی کروں
ہاں ابھی آپ کی ایک بات سن کے مجھے ایک اور بات یاد آئی غور فرمائیے گا ایک وقت تھا ایک آدھ سال پہلے کی بات ہے میں گیا تھا اسٹیٹ کھیلنے ہاں تو کشتی کا اسٹیٹ تھا تو میں جب کھیلنے گیا تو ادھر سب بڑے بڑے لوگ بچے تھے تو میرے عمر سے بڑے بڑے تھے میں تھوڑا چھوٹا تھا ادھر تو ہمارا سب کا وزن ایک ہی تھا پر ہمارا جو عمر تھا وہ آگے اوپر نیچے تھا تو جتنے بھی لوگ آئے تھے جتنے بھی آدمی آئے تھے سب میرے سے عمر دراز ہی لگ رہے تھے تو وہ کیا وہ میرے اندر من میں ایک ڈر پیدا کر دیا تھا کہ میں تو آج کا میچ ہار ہی جاؤں و یہ آج کے بچوں کو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ ڈریں گے انہیں ہو سکتا ہے کہ انہیں کھیلنے کا من نہ کرے وہ ڈر جائے تو اگلی
ہاں جی ہاں جی جی ان شاء اللہ آپ بہت اچ اچھا فرمایا کہ ہمیں ایسے مطلب جو لوگ آ جاتے ہیں نا سامنے وہ ہمیں ڈرانے کے لیے آ جاتا لے کے ڈرنا نہیں چاہیے ہمیں ڈر کے حے یہ ڈرک کے آگے ہی جیت ہوتی ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا ہو جاتا ہے اندر ہمارے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اس چیز کو کریں چاہے ہم کیسے بھی کریں لیکن یہ ہمیں کرنا ضرور ہے ہمیں ڈرنا نہیں ہے تو کھیل کود میں دیکھو ڈرنا ضروری نہیں ہوتا پہلے تو ڈر کو سائڈ رکھ رکھنا ہوتا ہے ہمیں الگ سے رکھ اوکے
بالکل بالکل ایک دم صحیح بات بول رہے ہیں آپ دیکھیے میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ اپنا بیسٹ دیجیے اپنا بہتر دیجیے بہتر دیں گے آپ کو غلطی پت چلے گی تو آپ اگلے دن اور اس کو اچھا کر کے آؤ گے اپنے اندر تو آپ اس سے اچھا پلیئر بنتے رہو گے بڑھیا سے بڑھیا پلیئر بنتے رہو گے کیونکہ انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے
جی بےحد اچھا فنمایا آپ نے پھر ہم غلطوں سے ہی اپنی آگے بڑھتے ہیں کوئی بات نہیں اگر ہم سے ایک بار غلطی ہوئی تو ہم آگے کے لیے بھی اس غلطی کو صحیح کر کے آگے اپنی جیت حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی کھیل کود میں
بالکل
تو ویسے بھی یہی چیز ہم نے اپنے بچ بچوں کے سھ بھی ہوھنی چاہیے آج کل کے بچوں میں بھی بچے جو ہیں ان میں بھی بڑا کریز ہوتا ہے بڑا مطلب ان کو من کرتا ہے کہ ہم بھی کسی اسپورٹس میں پارٹیسپیٹ کریں یا اسکول میں جا کے کوئی بھی اسپورٹ ہم کھیلے تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہر ہر جو گھر کے ممی پاپا سب کے جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی آگے چھوٹے سے چھوٹی عمر میں بھی اسپورٹس میں ڈال سکتے ہیں اسکول میں ضرور ڈالنا چاہیے کہیں
دیکھیے میں ایک ہی بات کہوں گا بت چ گوبھی بچوں کو اور ان کے جو ٹیچر رہتے ہیں انہیں بھی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم بچوں کو ایسا کیا کریں جو بچوں کا پڑھائی میں بھی دھیان لگے جیسے اگر بچ کو ان کے من پسندید کھیل کھیلنے دیے جائیں گے تو بچے چھ مائنڈ فریش جو کا ان کا
وہی تو بچوں کو صرف پڑھائی نہیں پڑھانی چاہیے آج کل کی یہ چیزیں بھی گیمس وغیرہ جیسے کہ کتنے طریقے کے گیم ہو گئے آج کل اسپورٹس بچوں کے لیے گھر میں بھی بچہ کھیل سکتا ہے ایک باہر بھی کھیل سکتا ہے گھر والے جتنے بھی گیم کھیل کود ہو وہ تو گھروں میں ہوتے ہیں باہر کے جو بچے کو جو من کا کرنے کا ہوگا جو باہر جا کے کھیلنے والا ہوگا اس میں بھی بچے کو ضرور بھگ لینے کی مطلب شمتا ہمیں ڈالنی چاہیے چاہے ہم ڈالیں چاہے اسکول میں کوئی بھی ٹیچر ہو وہ ڈالے بچوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے چھوٹے چھوٹی سی عمر میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بڑے ہو کے ہی کچھ بنے چھوٹی عمر سے ہی بچے کو بڑانا سکھائیں گے کھیل کود میں تو بچہ آگے بہت قابل بن سکتا ہے کھیل کود کی لائن میں کیا آپ سمجھ سکتے ہیں
ہاں دیکھیے میں بولوں گا کہ کہ جو بچے ہیں اگر وہ کھیل کھیلیں گے ٹھیک ہے تو آنے والے ٹائم میں جو ابھی آج ضروری ہے کہ پڑھائی میں ہی سب اچھے ہو کوئی بچہ الگ الگ چیزیں بہتر ہوتا ہے کوئی کھیل میں بہتر ہوتا ہے کی کا ڈرائنگ بہتر ہوتا ہے کلاکاری میں بہت ہے وہ کوئی بولتا بہت اچھا ہے اچھا ہے مطلب سامنے والے کو اٹریکٹ کر سکتا اپنی باتوں سے کھینچ سکتا ہے ہر چیز میں ایک بچے کا مائنڈ رہتا ہے کہ خدا نے ہر چیز کو ہر چیز نہیں دی ہوتی ہر کسی کو ہر چیز نہیں دی ہوتی ہر کسی میں ایک ایک چیز بہتر بناتے ہیں وہ اور اور اگر ہمیں اگر ہمیں معلوم چلے کہ ہم کس چیز میں بہتر ہے تو ہم اس چیز میں اور بہتر بن سکتے ہیں
انشاء اللہ انشاء اللہ وہی ہم بھی آگے یہی سیکھ دیں گے کہ اپنے آپ کو جو بھی اپنے اندر جو بھی کلا ہے چاہے بچوں میں ہو چاہے بڑوں میں ہو چاہے گھر کی عورت میں ہو امی خال جس کا بھی جو من کرے کھیل کود کا وہ کرے کیوںکہ زندگی میں آیا ہمیں سب کام کرنے ہیں ہمیں گھر کے کام یہ سب چیزیں کر کے اپنے جو من کی جو بھی کھیل کود کی جتنے بھی جو من کرتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے اس سے ہمارا شریر بھی تندرست رہتا سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی
بالکل صحیح بات بول رہے ہیں آپ اگر یہ چیز میں اگر ہم دھیان نہیں دیں گے تو آنے والے لوگ جو ہے وہ ان کا دماغ اور بھٹک جائے گا وہ یہی زندگی میں رہ جائیں گے موبائل فون ٹی وی یہی زندگی میں رہ جائیں گے اور تندرست جی بالکل ک نہیں بنائیں گے اور میں ہاں
اس لیے ہمیں نا بچے کا مانسک وکاس بھی بہت ہو گا شریرک بھی ہوئے گا بچہ چست اور ویسا رہے گا تندرست رہے گا بچہ لس نہیں بنے گا بچے کو اگر نہیں کھیل کود کر آئیں گے تو بچہ آلس بن جائے گا چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو کوئی بھی ہو گفتگو کر کے نا
بڑھیا بڑھیا ان شاء اللہ
خدا حافظ
اللہ حافظ